ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی جی الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے
میں بھی اچھا ہوں آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ
میں تو کچھ نہیں اچھا میں نے سنا آپ کی پڑوس والی آنٹی کو مطلب کیا ہوا تھا ان کو طبیعت
ہاں
ان کی طبیعت کو کیا ہوا تھا
ان کو طبیعت کو کچھ نہیں ان کو چکر آ گئے تھے ویکنیس کے کارن وہ مطلب زیادہ تو دھیان نہیں دیتی تھی مطلب کھانا وغیرہ صحیح سے نہیں کھاتی تھی کیونکہ ملب چھٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں نا تو بہت پریشان کرتے تھے ان کو مطلب زیادہ اپنے آپ اوپر دھیان دینے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا اسی تھوڑا سا بیہوش ہو گئی ت ہو
او تو مجھے لگتا ہے شاید وہ ان کے بی پینو ہو گیا ہوگا شاید اس وجہ سے ہے نا
ہاں شاید بی پی لو ہو گیا تھا کیا ہوا تھا لیکن میں جیس نا کہ کمزوری کےارن کو چکر آ گیا تھا
ہ ایسے وہ زیادہ ایج بھی نہیں ہے نا تیس پینتیس سال کی ہے نا ک تیج کیا ان کا ایج کتنا
ان کا ایج تو ایسے تھرٹی تھری ہے تھرٹی فور نہیں ہاں تینتیس پینتیس مجھے بھی ایگزیکٹ نہیں پتا
ہاں تو وہی میں نے مطلب میرے طرف سب لوگ یہ بول رہے تھے ان کو ہارٹ اٹیک آئے ان کو ہارٹ اٹیک آئے م بولے ا انی کم ت وہ پتلی دبلی ہوئی کیسے آ سکتا ان کو ہارٹ اٹیک
ہاں تو وہی تو ہے بعات کا بفوا بن جائے تو وہی تو ہو جاتا ہے
ہاں وہ سےح ہی بولے آپ
بس نارمل چکر کھا کے یہاں پر مطلب وہ ہو گئی تھی ب ہووش ہو گئی تھی چکر کھا کے تو اب کسی نے دیکھا ہوا تو بولا ہوگا کہ اٹیک آ گیا یہ اصلے میں کچھ نہیں ان کو کمزوری تھی
تو وہی میں نے سوچا پوچھوں آپ سے کہ کیا بات ہے کیا ہوا ان کو کیونکہ مطلب بغل میں ہی تھے نا میں جاتی تھی تو بات چیت کرتی تھی ان سے
ھمم ھمم
تھوڑا مطلب لگاؤ بھی تھا پ اس لیے میں نے کہ تو پوچھو آپ سے
آپ کو کیسےتا چلا ان کے بارے میں
مجھے بولے تو مجھے مطلب کسی نے ایسی پڑوس والی نے بولا کہ ارے تمیں اس کے بارے میں مطلب ہارٹ اٹیک آئے میں نے بولا نہیں یار مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں مطلب میں نے بولا میں تو اس سے اتنی اچھی بات م بات چیت بہت اچھی چلتی تھی میں وہاں رہتی تھی تو پھر میں نے وہی پوچھا ہوں کہ کیا ہوا ان کو تو کچھ اور ہی بات ہے میں بھی ڈر گئی
وہی تمہیں بولا اٹیک آ تو تمہیں خود بتاتا آپ کو کچ نے ان کو تھوڑا سا ویکنیس ہو گیا تھا تو اسی لیے
ہ ہ تو ان کے بچ بچے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے ان کو اسکول لے جانا خود ہی سے سب کچھ کرتی ہے نہیں کہ گاڑی کر لے
ہاں تو مطلب اتنا پھر وہ رہنا بھی تو چاہیے نا پیسے
ہاں نہیں پھر بھی مطلب کہ عورت گھر بھی پورا دیکھ رہی ہے مطلب ایک ایک چیز جھاڑو برتن سوچھا کھانا پکانا اوپر سے ساس تسر بھی ہے دیور ہے دو ند ہے دو مطلب بہت مطب بڑا پریوار بھی ہے
ہاں اوپر سے ان کو اکیلے ہی کرنا پڑتا پورا ہے نا
ہاں وہی بات ہے نا اور بچے بھی تین تین ہیں سب کو دو لڑک ب ب لڑکے تو اور بدماشی کرتے ہیں مطلب تھوڑا زیادہ بدماشی کرتے ہیں
ہاںاںاں
مجھے بہت یہ میں جب دیکھتی تھی میں بول کے بیدیا یار اتنا کیوں کام کرتی ہے تم تو بولتی کیا کروں اتنا کام ہو ہی جاتا ہے مطلب اتتا کون مطلب چار چار پانچ پانچ چھ چھ بار کھانا ہی پکاتی رہتی ہے تو پھر شارٹ کٹ پکا لو تو چلے گا تو اتنا کام کری گی تو ہوگی بھی گھوشنا ہے بات تو صحیح ہے
وہی بات ہے
ھمم
آج کل کام نہ کرو تو پھر بھی وہ ہو جاتا ہے نا
ھممم
ہوں تھکاوٹ تو ایسی بھی ہوتی کام کرو یا نہ کرو بس اتنے کام کرنا چاہیے جتنا کر سکتے ہیں زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے کم بھی نہیں کرنا چاہیے
ان کو کمزوری بھی آ گیا ہوگا اور اوپر سے بیی بھی لو ہو گیا ہوگا دھوپ ابھی گرمی کے ٹائم میںے بچوں کو لے کے جانا لے کے آنا وہ تینوں بچے الگ الگ جگہ پہ ہے مطلب دو بیٹا ان کا شاید ایک اسکول میں ہے نا
ہاں ہاں اچھ ہاں وہ کیا نام ہے دوسرے اسکول میں کونسپٹ چھوٹا بچے والے رہتے ہیں نا اسکول اس میں ہے
ہو تو وہی تو اور ان کو ایک ایک کر کے اسکوٹی سے لے جانا لے کے آنا پھر بچے بھی دونوں ان دونوں بچوں کو کوچنگ لے جاتی ہے تو میں سوچتی ہوں یہ ہو جاتیہ میں تو بالکل نہیں کر پاؤں گی اتنا کوئی کیسے کر پا
انسان کے پر وہ رہتا ہے کہ کیا نام ہے کون کتنا کر پاتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی آتی ہے لیکن ہاں یہ بھی ہے نا کہ کیا نامیں اپنے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے نہیں تو پھر ویکنیس ہونے لگ جاتی ہے ارے ایک دو دن سے مجھے بھی صحیح طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ویکنیس سی لگ رہی تھی
ہا دھوپ یہ سب کی وجہ سے بھی شاید بہت
ا گرمی ہاں موسم بھی بہت وہ ہو رہا ہے نا جیسے ابھی بارش ہو گیا تو پھر اس کے بعد ابھی گرمی بہت بڑھ گئی اچانک سے تو موسم بدلتا ہے تو اور وہ لگتا ہے ہوتا ہے تب عجیب سی عمس سا ہو گیا
ہو وہ تو گرمی کے بعد مطلب بارش ہوتے تو اور زیادہ امس ہونے لگتا ہے نا
وہی تو بہت زیادہ وہ بھی اچھی بارش نہیں ہوئے ٹھی بہت دھیمی بہت کم ہو گئی تھی بس عمسی ہی بڑی تھی اس سے
وہ ایسا نہیں لگتا جیسے توا گرم کر کے اس کے اوپر پانی چھٹک دو ویسے بھاپ جیسا ویسے ہی ہو جات ہے نا مجھے بھی ایسی فیل ہوتا ہے ہاں مجھے بھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ ویسے ہی فیل ہوتا ہے ایک دم مطلب مطلب اور گرمی سے زیادہ جیسے دھوپ ج جب رہتی ہے نا اس سے زیادہ ہی گرمی لگنے لگتی ہے ویسا ہونے کے بعد
ہاں
اچھا تو پھر ڈاکٹر ان کو دیکھے تو کیا بولیے ریسٹ کرنے کے لیے کیا بولے ڈاکٹر کچھ نہیں
ڈاکٹر نے بولا مطلب ڈاکٹر نے دیکھا تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ کچھ نہیں آپ کو مطلب تھوڑی سی کمزوری ہے آپ کیا نام ہے ان کو شاید بوٹل چڑھائی گئی تھی گلوکوز کی
اچھا
اور ان کو دوائی وغیرہ دی ہے انہوں نے ڈاکٹر نے
وغیرہ جو جو رہتے ہیں نا پتاہ نہیں کون کون سی طریقے کی نیوٹرینس وغیرہ کی رہتی ہے الگ الگ طرح کی دوائی
ہاں وہی سب دیا وہ کچھ وہی سب دییاے ہوںے اور کیا
ہاں
وہی میں نے سوچا پوچھو کیا ہو گیا ان کو اچانک سے اتنا
ہوں
اور ان کے ہسبینڈ کیا مطلب کہ مطلب وہ تو ورک فرام ہوم کرتے ہیں نا
ہاں تو ورک فرام ہوم کرتے تھے لیکن لیکن ابھی کیا نام ہے وہ ہو گیا تھا نا ابھی کچھ دن سے ان کو آفس بھی بلا رہے تھے
اچھا تو اسی وجہ سے بھی لگتا
ہاں تو اسی لیے وہ بھی نہیں تھے گھر پہ تو اور وہ کوئی دھیان ان بھی نہیں دیتا ہوگا تو اسی لیے وہ ہو جاتا ہوگا مطلب اور پوری ذمہ داری ان پہ ہی آ جاتی ہوگی
ہاں نہیں تو وہ رہتے تو اپنے ہسبینڈ ان کے رہتا تو وہ تو چھوڑ نہیں جاتے شاید بچوں کے اسکول
ہاں صبح صبح تو چھوڑنے چلے آتے آفس مطلب آفس کہہ رہے گھر پہ رہتے صبح صبح چھوڑنے چلے آتے پھر ہاں لا بھی سکتے تھے کیونکہ ورک فرام ہوم میں یہ تو آسانی ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ اگر کوئی میٹنگ وغیرہ نہ ہ تو کوئی اگر وہ رہے تو جا کے لا سکتے ہیں بیچ میں کچھ کر سکتے چھوٹا موٹا کام ہ اپنی سہت حساب سے باقی اگر آفس سے کرو تو یہ رہتا ہے کہ آفس میں جؤ تو وہیں بیٹھنا رہتا ہے اگر ٹائم بھی ملتا ہے تو اتنی دور نہیں جا سکتے نا پاس میں جو تھوڑا بہت رہتا ہے تو وہیں چلے آتے ہیں لوگ
ہاں صحی ہے وہی بات ہے
ہوں
ہاں تو یہ ان کے فیملی والوں کو ہونا چاہیے نا وہ بچوں کو باری لگ مگوا دی جس سے کم اس کی ممی کو مطلب کہ اس کی امی کو تکلیف ہو مطلب ٹھیک ہے ٹیوشن
ہاں تو اب تو ویسے بھی وہ لوگ بول ہی رہے تھے کہ اب گاڑی لگوا اسکول بس سے کروا دیں گے گاڑی سے مطلب اچھا اسکول بس ہی رہتا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے کام ہو جاتے صرف ل لے جانا پہنچانا بھی پ تو پہلے ان لوگ کے لیے ٹفن بناؤ بچوں کے لیے
ہ ا بچوں کا یہ بھی تو رہتا ہے نا کہ کیا دے کیا نہیں دے
ہاں بچوں کی بھی تو نخری رہتے ہیں نا کہ ہاں بہت کرتی ہیں وہ جو مانگتے وہی بنا کے دیتی ہے اگر ان لوگ کو ن کرا رہتا ہے نا کہ یہ نہیں کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گی تو وہ نہیں دیتی وہ لنچ
وہی بات ہے میں بھی س بولتی تھی کتنی بار ر صبح صبح ہم لوگ تو یہاں نیند نہیں کھلتا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈش بنا کے دیتی اپنے بچوں کو وہی تو میں بھی تو ملب کہ میں دیکھتی ہوں اپنے بھائی لوگ تو ج مطلب اتنا نہیںٹھیک آلو کی سبزی روٹی یا پراٹھا مطلب اسٹپ کو بنا کے دے دی اور اس کی ممی کو تو دیکھتے ہیں یار ایک سے ایک ڈش بنا کے دیتی ہے ان لوگ کو صبح صبح مطلب میں بولتی کتنے بجے اٹھتی ہوں تو بولتی چار بجے اٹھتے ہیں ہممبلی ب
ہن آد کا مطلب ہر طریقے کا ایک دن تو میں نے دیکھا کہ ان کو مطلب اڈلی دے دیا ایک دن دیکے م نے ڈوسا بنا کے دے بولے ارے اڈلی تک تو ٹھیک تھا ڈوسا ہی بنا کے دے دیا انہوں نے صبح اٹھ کے مطلب یہ رہتا ہے پتا نہیں
ہ
ہم لوگ ہم لوگ تو اپنی پوری اسکول گھر وہی لے کے گئے ا چار پراٹھا پوہا اور کیا لے کے گئے بس یہ دو اور ہاں آلو بھاات آلو کی سبزی اور روٹی یہ تین چیزیں لے کے گئے
مطلب آدا گھنٹہ پہلے اھتی تھی اور پا کے دیتی تھی ہم لوگ کو ہم لوگ جلدی جلدی لنچ پیک کرتے ہیں
بھی تو دیکو امی کھٹا کھٹ دس پندرہ منٹ میں مطلب بنا کے دے دیتی تھی اتنا اسپیڈ رہتا تھا ہوں
تو وہ دے بھیی تو رہی تینوں بچوں کی الگ الگ فرمائش کھانے مطلب لنچ بنا کے مطلب مجھے بہت عجیب لگا ہے ریتتا بھی کیا ہے
ہوں پھر ایسے میں بچے لوگ بھی وہ ہو جاتے کہ ہم کو یہی کھانا تو لی کھانا
مط توب تھوڑا یہ ہاں ہاں وہی بات ہے وہی بات ہے تھوڑی زضدی ٹائپ کے ہو جائیں گے بڑے ہوں گے نا تو ان کو زیادہ یہ سمجھ میں آئے گا ابھی تو کر لے رہی ہے
مرضی کا نہیں ہوگا تو وہ لوگ پھر واپس بھی دی کریں گے
پر کام کرنے میں اتنی تیز ہےیا پوچھو م اتنا کام کرتے
مطلب میں تو دیکھتا ہوں میں کبھی کبھی جاتا ہوں نا گھر کے پاس سے دیکھتا کچھ نہ کچھ ہمیشہ کرتی ہی رہتی ہے ایسا کبھی پھرری بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا یہ بیٹھ کے بالکل سکون سے بیٹھی ہوں باہر نہیں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے
ہاں وہی تو ہوگی مطلب شام کے ٹائم میں میں دیکھتی ہوں اگر کھانا وانا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تین بجے دو بجے سے بیٹھی لیٹٹی کی نہیں میں بولتی سو جاؤ اگر سونا ہو تو تو کہتی نہیں میں اس کے گھر جاتی تھی ایسے بیٹھنے کے لیے تو میں کہتی سوگی نے کیا تو بولتی نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا سونے اور رات میں ایک بجے سوتی ہے صبح چار ہی بجے اٹھ جاتی ہے
ہوں یہ بھی یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے ان کو وہ کیا ن ویکنیس کا کم نیند لینے سے بھی ہوتا ہے نا
ہاں وہی بات ہے توئی تو مطلب ہاں چلیے ٹھیک ہے پھر کچھ پتا چلے گا تو بتائیے گا ان کے بارے میں نا
ہاں ہاں ٹھیک
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ